ارے جی جی کیا حال ہے آپ بھائی جان آپ ٹھیک
ال بے کیسے ہو تم
جی دنیہ باد جی جی بس میں تو ٹھیک ہوں امی جان اب ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے اچھی بات ہے ان شاء اللہ آل آپ بھی ٹھیک رہیں گی جی جی ہاں میں بھی ٹھیک ہا مج آپ ٹھیک ہے جی جی ضرور چلیے میری تو کہاں جا رہے آپ اتنی جلدی جی جی صحی صحی بات ہے صحی بات وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ چلے نا چلیے میں میلنے دھوا کیجیے گا تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہاں جا رہی ہے اتنی دیر وہی میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہو گیا
میں بس کہہ رہی ہوں مجھے منڈے کال
اچھا تو اچھی ہاں منڈے کو ارے یار آپ بولا ہی نہیں پہلے تو اچھا ٹھیک ہے آپ پتہ کیا کیجیے گا ہمارا ابھی گھر والوں کا سب کا جو ہے پلان بن رہا ہے منڈے کو جانے کا ائی اس منڈے کو نہیں فی الحال تو ہم اس وینسڈے کو اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو اگلے میں منڈے کو نہیں میں ٹیوزڈے کو رکھواتا ہوں پلان منڈے کو پھر ہم لوگ جائیں گے نیکسٹ والی منڈے ٹھیک ہے نا تو آپ تیار رہے گا اس دن تو ٹھیک ہے آپ کے لیے وہ ٹھیک
مطلب مجھے منڈے کو آف ہوتا ہے مطلب مجھے سنڈے کو
ہاں میں وہی
شام کو رکو منڈے کے دن مجھے کوئی کام نہیں کرنا ہے
کوئی کام نہیں کر ہاں ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں ناٹی ہاں شام کو چھ بجے ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا اس لیے میں کہ رہا ہوں نا کہ منڈ میں ہی ہم گھومنے جائیں گے نا ہاں اب شام کو اگر شام کو باہر بارہ بجے بھی سوئیں گے منڈے کو تو صبح سات آٹھ بجے کو میں آپ کو اٹھانے آ سکتا ہوں نا ہاں تو وہ مگر آپ ایک چیز کریں گے نا آپ آپ ایک کام میرا مانیں گے پھر اگر آپ نہیں وہ ہم دیکھ لیں گے ابھی کیونکہ اس منڈے تو نہیں ہم ج رہے نا پر کل پرسو جو منڈے آ رہی ہے تب تو نہیں جا رہے نا کیونکہ دو دن اب کل میں کچھ نہیں ہو سکتا تیاری ویاری باقی چیزیں تو ان شاء اللہ نیکسٹ والی جو منڈی آئے گی نا اس والی منڈی ہم جائیں گے تو پھر اس کی جو ہم بات ہے وہ اچ اچھے سے ہم کریں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے ا جو ہے سنڈے کو شام کو اب یہاں ہوگ میرے گھر تو پھر یہی پر اپنا جو کام ہے وہ کر دو گے جو بھی جاب آپ کرتے ہو جی لیکچر ویکچر دو بھی ارے ایک دن کی بات یہ ہے ایک ایک شام حق کیوں نہیں یہاں پر وائی فائی بھی ہے کمرہ بھی ہے سنڈے کو کوئی ہوگا بھی نہیں یہاں پر کیونکہ ہم سب تو گئے میں بھی تو مطلب میرا تو میچ ہوگا تو ہو زی دکان پہ ہوگا تو اس سلسلے میں آپ یہاں پر اکیلے ہو گے اور آپ ڈرمت کمرہ ہم نے ہم نے اس کمرے میں ہمب سب کچھ ہٹا دیا یہاں کچھ ہے ہی نہیں وہی نا شام کو ہی آپ یہاں پر کرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ یہاں پر اچھے سے ہ ارے کولر میرے سامنے چل رہا ایسا ٹنڈی ہوا ایسی ہی آ رہی ہے نا کہ آپ ہمالیہ کو بھول جاؤ گے میرے پاس اٹلانٹکا میرے سامنے آ تو کولر کو ہم کولر کو ہم سلو موڈ پہ رکھتے ہیں نا دیکھیے ابھی کولر کیا ہوزپ کو آ رہی ہے مت آ رہی ہے سلو آواز سلو پہ چل رہا ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہوا آ رہی ہے اس سے جی جی بہت ہی بڑھیا اچھی نہیں نہیں کچھ ہوا نہیں آتی آپ ٹینشن آپ اپنے ساتھ ہی اپنی جو ہے بات ہے وہ مت چلائی ہے آپ ٹینشن سے مت وہ رکھے اپنے آپ کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ کہ آپ اس دن آپ یہی آئیں گے تو یہی سے ہم صبح نکلیں گے نا اسی لیے میں وہ کہہ رہا تھا وہ بات ہاں تو مجھے پت کیا کیا دن میں کیا کیا کیا جاب میں ہ اچھا ارے ا گ او آپی آپ کوکی اچھا
کیا کیی
ٹیک ٹھیک ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک پت نا بھی آپ کو نہیں آتا ہے ہاں ٹھیک ٹھیک اچھا انڈا کھایا آپ نے ماشاء اللہ اپ انڈے بھی کھاتی ہیں او ہوو ہو ہو ہو ہو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی آ ہ ہ ہ ہ ہ اچھا اچھا کیوں کیوں ایسا کیوں ج جی جی پر ایسا
مجھے بقت پتا نہیں مجھے جیسے لگ رہا تھا بہت دن سے مجھے چائے نہیں پینی تھی تو آج میں نے پی ہی نہیں لیکن مجھے ج پھر صبح آئےتے تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ پھر میں نے کھانا کھایا پھر میں نے کھانا کھا ج
ا جی جی ہ اچھا ٹھیک پھر آپ نے کھاا کھایا
دیکھیے نا میں نے بیٹ ہے تو آپ فون کرو گے لیکن آپ نے فون ہی نہیں
جی جی
نہیں کہتاھ میں ابھی اٹھوں گی پھر پتہ ہے میں
اچھاچ اچھ تین بج نہیں دو بج کے فورٹی سنگ مٹ میں اچھا ٹھیک چالیس منٹ میں وہاں میں دیکتی ہوں ابھی آپ کی چائ بجے
تھی میں نے کہا دو منٹ دو منٹ
ہ ہ ہے
اور کر دی تو پھر کیا ہو گیا جی پھر میں نے تھوڑا
پہلی بار اپنی جو ہے دیری پر جو ہے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو میں نے نیند کا موقع دیا اپنے تھوڑا آرام اپنے جو ہے جسم کو جو ہے تھوڑا تھکان سے ہٹائے جی ہاں کوئی نہیں اس بار اچھا اچھے کے لیے ہی کام آیا کچھ وہ ہ ہ جی آگے پھر بتائیے جی کیا ہوا پھر ہاں
بالکل فری تو پھر میں نے تھوڑا سا کام کام دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھا
ٹھیک ٹھیک
ہو گئی پھر میں نے اذان کے بعد میں نے نماز پڑھی اور نماز
مت پاڑ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بات اچھی بات ہے ہاں ٹھیک
سوچا میں سے تو وہ باگ جائے گا پھر میں نے تھوڑی سی چائے بھی اور
تھوڑی سی
ج کئی ڈب کر کے اس میں
ہ ہ اچھا اچھی بات ہے
پھر میں ولاس کا تو
ہوں اچھا
ل کہتا ہے پھر ایک کلاس تو ہو گئی
اچھا اچھا آپ نے اس میں کیا مطلب کیسا کا اس میں بو رہا وہی نا آپ اس کلاس کا مجھے بتا دیجیے کہ آپ کے کیا کیا ہوا اس میں کیسا
ا اس میں جی جی اس میں دو بچے تھے میرے پاس ایک
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں او ہو ہو ہو ارے کیا تگنو کو پڑھا رہے ہو اچھایک اچھا تو وہ کیسے آپ نے اس کو سمجھایا اچھ
پراٹھیاد اور اس کے باپ اس کو کہہ رہے اس کے پاپا جو تھے وہ کہہ رہے تھے
اچھا
ٹھیک ہے ہندی لیکن اس کو ہندی سمج میں نہیں آتی میں اس کو ہندی میں ہی وہ بات کر
اچھا
کری تھی نا جو دوسرا بچہ تھا وہ بنگلور
ہاں
جے اس کو یا تو تمل سمجھ آتی تھی ہ انگریزی سمجھ آتی تھی
اچھا اوکے ہاں تو
پھر اس کو
اچھا
اب مجھے دو فارم میں پڑھانا تھا پورے کلاس میں میں تو اتنی پ
وہی تو ہاں تو وہی تو آپ کے لیے بہت ہی مشکل بھرا رہا ہوگا وہ سفر
نہ اس و بہت زیادہ بہت زیادہ
اچھا اس بچی کو پھر کیا اپنے بابا سمجا رہے تھے مطلب یہ کیس بول رہی کیا بول رہی ہے اچھا ہاں ٹھیک ٹھیک
بول رہی تھی میں اس کے فادر کو بول رہی تھی کہ آپ پلیز ہیلپ کر رہے مجھے سب
ہاں ہاں
تو ہ پھر تو بس
اچھا اچھا جو وہ ہندی اب اس کو سمجھ آتی تھی اس والے بنگلور والے کو
نہیں لڑکی
ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک لڑکے کومج اچھا
انگریزی سمجھ آتی تھی
ارے یہی تو مطلب یہی تو پت ہی پاگل ہوگ
نہ تو میں ہندی میں بات کر سکتی تھی نہ میں صرف انگریزی میں
ہاں آپ کو جو ہے دونوں چیزیں ایک چیز دو دو بار بولنا تھا ہوں
وہی میں اس کو بول رہی تھی کہ میں آپ سیشن انجوائے کر رہے ہو وہ کیریئر نہیں
سیشن انجوائے کر رہے ہوگ
جب تمس یل ن بچارر سمجھش مو ب کی چس ونان
سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا تو وہ کیا بول رہی ہوگی اس کو پتا ہی نہیں چل رہا
کر رہا تھا اس کو باپ لیکن بہت
مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو ایسا کیا تھا مطلب کہ پانچ سال کہ بچی مطلب پڑھا سمجھانا کیا ہے ان کو
کیا بولا کیکہ اس کوری انگریزی س
پتا پتا
سمجھ ہی نہیں سمج اس کو لیکن پت ہے سب سے اچھی چیز کی
جائے گی قدمہ کیا
کیا ہوئی پھر کب سمجھے گی آں انگریزی میں ہی سیکھتے ہیں
اچا
فنی پت چ کہ اگر ہم کورس لیں گے اس میں ٹیچر آپ ہوگی او میں گاڈ پہلے
ہو جی ا ب
یہ میرا پر پہے ڈیم ہو میں ہے اس نے مجھے پوچھا اسس میں کیچر آابو گے مجھے اتنا
اچھا اس نے کس لیے پوچھا
ک لیے مجھے یاد ہے اس کو میں بہت میں نے اس کو لیکن بلا آج کانفیڈینس نہیں تو ایسے وہ
اچھا آپ نے تو اپنا وہ اپنا سائڈ ہی لے لیا نا کہ اس نے اچھا ہی سوچا ہوگا ہ ادر سے بول رہی ہوگ ہ ہاں وہی وہی
ساری بولے وہ آدمی تھ تھا وہ تھا تو بس روپئے وس
وہ والا جو تھا نا وہ بھی جرا
ج نہیں آمے نے لیا
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے اچھا ٹھیک پھر ہاں تو پھر کیا بولا اس انٹرنیشنل والے نے وہ کہاں سے تھا جی جی
ٹھیک بولا ٹھیک بولا میں نے وہ دبئی سے تھے
بلا م نے ب دبئی سے تھ
اس پر اس کی ماں نے بات کی تو ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک آٹھ سال کا اچھا تو پھر اس کو کیا سکھانا تھا اچھا اوک تو پھر مطلب وہ کیا اس کو
پھر اس کے اس کی ماں کو چاہیے
چا
اب مجھے نہیں پتا تھا وہ میں
اچھا اچھا ہاں وہ بات تو ہے ہی کانفیڈینس چاہیے تھا اس کو
آگے کا کام
صحیح صیح اچھا ٹھیک
کو کون اچھے سے بنا رہا تھا وہ سب کچھ پڑ رہا تھا کیونکہ اس
ہوں ہ ہ اچھا ٹھیک صحی صیح ہاں
وہی ہے ناچے کو یو کین واٹ یو کین کیا
ی کیا آپ کر سکتے ہیںٹ او مطلب کیا ہی بولیں گے آپ سے ہاں وہ تو بہت ٹھیک ہے ہاں ہاں چلو ہمارا وقت تو اختتام ہوتا ہے تو آپ رہے گا ہاں ٹھیک ہاں تو اب تائی آ رہی ہے تو میں بولوں گا کچھ